السلام علیکم ہ
وعلیکم السلام
اور بتائیے کیا حال ہے
سب خیریت آپ کیسی ہو
الحمد للہ بس آپ کی دعائیں لگے رہے
او ہوو شکریہ
ہ اور بتاؤ گھر پہ کیا چل رہا ہے
ہاں ہمارے خاندان میں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
سب الحمد للہ بس آپ حال چال لیتے رہیے تو ہم ٹھیک رہیں گے
اچھا جی اور ب بتائیے کچھ ایٹنگ کے غذا کے بارے میں بتائیے کچھ
دیکھیے ابھی آج کے ٹائم پہ انہلدی چیزیں جو تندرستی خراب کر سکتی ہے وہ کھانا نہیں کھ کھانا چاہیے جیسے کہ باہر کی چیزیں تو ہمیں باہر کی چیزیں چھوڑ کے گھر کھانا کھانا چاہیے جیسے گھر پہ آپ بنا رہے ہو کھانا تو کم تیل والا کھانا بناؤ زیادہ تیل والا کھانا ب بنائیں گے تو آپ کے ہارٹ میں پروابلم ہوگا دل کے کی تکلیف ہے نا تو اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تلی سے دور رہنے کے لیے آپ کو تیل کا کم کھانا ہے اور اپنے اچھی چیز زیادہ کھانا ہے جیسے کہ میٹھا کے لیے فروٹ کھا لیجے چینی والی چیزیں نہ کھائیے چائے کم پی چے ٹھیک ہے یہ سب جیسے آئس آج کل آپ کا موڈ بہت ہوتا ہے سننے میں آیا تو آئس کریم بھی کم کھائیے
تو اتنی ہے آئس کریم ب نہ تو رہ بھی نہیں سکتے
ارے تو آئس کریم نہیں کانا تو ایک کام کری نا پل کا لیجیے
لیکن پھل آئس کریم کی جگہ کہاں لے سکتے ہیں
آ
تھوڑا بہت تو بھائی کانا پ پڑے گا
کھانا پڑے گا تو کب ہمیں بھی کھلاؤ جلدی آئس کریم کھلاؤ
ہاں یہ تو آپ نے صحی بولا
ہیلدی آئس کریم میں جیسے آپ گھر پہ بنا سکتے ہو پر وہ بنا شوگر والا رہے گا کوئی کہ کل مکس نہیں رہے گا
ہاں ہاں لیکن فروٹس ہاں فروٹس وغیرہ کہ بنا سکتے ہیں اپن
ہاں آرام سے
ہاں کیونکہ غذا انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہوتی ہے
بالکل بالکل ایک دم صحیح بات کہہ رہے آپ
اچھی اور متوازن غذا نہ صرف جسم کو طاقت دیتی ہے بلکہ ذہن کو بھی تازگی بخشتے دیتی ہے
ضرور ضرور ایک دم صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ آپ کے بات سے میں بالکل سہمت ہوں
اچھا جی
جی اور بتائیے تو ایک کام کرے نا کسی دن آپ آپ کو سکھا دوں کہ آپ سکھائیں گے مجھے
ون منٹ بولیے بولیے
آپ سکھائیں گے مجھے کہ میں آپ کو سکھاؤں گا آئس کریم بنانا آئس کریم بنانا ہے جی آئس کریم ہاں
بتائیے آپ بتائیے
گھر بیٹھ کے ہیلدی آئس کریم بنائیے
ہاں بتائیے آپ
یوٹیوب کھولنے کی ضرورت نہیں رہیں گی پر کبھی پرسنلی ملیے تو بتائیں گے
ہاں جی بالکل
سب بڑھیا نا تب تو اچھی بات ہے دیکھیے میں بولوں گا کہ برگر پیزا بھی کم کھائیے ٹھیک ہے جو آپ کو کرریونگ ہوتی ہوں گی برگر پزا کی چپس وہ بھی کم کھائیے ہے نا
کیوں وہ تو مجھے پسند بھی نہیں ہے برگر اور پیزا وغیرہ
نہیں نہیں پھر بعد میں کیا آپ کو پمپلز بہت زیادہ ہوں گے؟
ہاں ہاں ہم تو کھاتے ہی نہیں ہے یہ تو ہمیں برا لگتا ہے پہلے سے ہی
بالکل بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سنبھال کے رہیے اب کہ آج آپ کی دیکھیے آپ کے گھر والوں کا آپ بہت محبت ہو ہے نا تو اگر آپ صحیح تندرست رہیں گے تو وہ بھی تندرست رہیں گے نہیں تو آپ تندرست نہیں دیکھیں آپ کو دیکھے وہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی ہے نا
بالکل بالکل ہوتا ہے یہ تو
ویسے آپ کھانا میرے کو سننے میں اچھا بناتے ہو
میں نے آج تک
کیا بات کروں کھانا ہی نہیں بنایا
نہیں تو ممی ہے نا ہاں امی بناتی
اچھا امی جان بناتی ہے تو آپ کب بنانا سیکھو گے
جب ٹائم آئے گا جب
ارے تو پھر میں کبھی آؤں گا گھومنے وومنے آپ کے گھر پہ تو آپ کھلاؤ گے نہیں
ممی کھلائیں گی
ارے پر آپ کو بھی سیکھنا چاہیے نا
ہاجی تو ٹاپک تو بات کرتے ہیں نا پہلے
ارے تو ٹاپک یہی ہے میرا کہ اپنے کو کھانا بنانا سیکھنا بھی چاہیے میں تو بھائی سب بنا لیتا ہوں سب سب جو بولو آپ
پھر بھی بریانی کی ریسیپی بتاؤ میرے کو
بری ارے یار یہ چھوٹی موٹی چیز آپ پوچھ لیتے نا تو اچھا نہیں لگتا ہے کچھ اچھا بڑا بتاؤ نا دیکھو میرے کو چائنیز بنانا آتا ہے چکن فرائی چکن فرائی بنانا آتا ہے
نہیں بریانی بتاؤ مجھے میرے لیبل کی ہے وہ
بریانی پسند ہے آپ کو تو کبھی ملو کھلاتا ہوں آپ کو تو کبھی آؤ کھلاتا ہوں آپ کو کسی دن
ہاں ہاں
کیونکہ دیکھو انسان ا اگھر اچھا کھانا پینا سکھائے گا مطلب بننا بنانا سیکھے گا تو وہ کھا بھی پائے گا اس کو اور لوگ بھی کھائیں گے لوگ کو بھی پسند آئے گا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ یہ تیل والا کھانا ہی سب سب سے اچھا رہتا ہے جیسے اپنا فرینچ فرائز برگر چپس ہے نا یہ سب کھائیں گے تو اپنے کو کیا ہارٹ کے معاملے زیادہ ہو جائیں گے
یس یس بالکل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ جو روزانہ کی غذا میں تازے پھل سبزیاں دودھ دالیں اور دوسری پوشٹک چیزوں کا شامل پوشٹک چیزوں کو شامل کر کے اس کا اپن کچھ بدا بنیں کچھ کو کھائے تو وہ ہماری باڈی کے لیے کافی کمفرٹیبل ہوتی ہے
جی جی
چاہے وہ بریانی ہو آئس کریم ہو اینی تھنگ کچھ بھی ہو
ج بالکل صحیح بات بول رہے ہیں آپ پر بریانی بھی اگلیھانا رہتا ہے
ہوں ہوں زیادہ آئلی ہوئی اور غیر صحت مند چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے کرنا چاہیے بھائی ان کے بنا تو کوئی رہ بھی نہیں سکتا ہے آج کے وقت میں کرنے چاہیے لیکن کم سے ک کم
صحیح صحیح پر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ جو آپ سوڈا بھی پیتے ہیں نا وہ بھی کم کر دیجے کیونکہ دیکھے جیسے کولڈ ڈرنکس
ہاں یہ تو میں نہیں پیتی
کولڈ ڈرنکس کم پیجیے گا تو کیا آپ کے صحت اور پاچن بہت صاف اور اچھے رہیں گے
نہیں یہ تو کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہیں پیتے بھائی ہمپ
نہیں نہیں اگر آپ ایسا کرو گے تو پھر بعد میں آپ کے بعد میں آپ کے فیس کی گلو کم ہو جائیں گی دھیرے دھیرے آپ کی خوبصورتی کم ہوتے جائے گی ایسا دیکھا اگر اپنے کو اگر اپنے کا باڈی اپنا اندر کا خون رہے گا تو اپنا باہر سے اپنے گلو کریں گے باہر سے اپنے چمکیں گے
جی جی بالکل
ہے نا ابھی ہم یہی چیز میں دھیان نہیں دیک کے دوسرے جیسے دیکھ دیں گے بھائی ان لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں ہم بھی انجوائے کرتے ہیں ہم بھی ایسا ایسا کھانا کھاتے ہیں تو ہم بھی کول لگیں گے یا بہترین لگیں گے لوگوں سے اچھے دکھیں گے نہیں نہیں وہ بہت غلط بات ہے
میں تو ہم کو اللہ کی نعمتوں کا شکر د کرنا چاہیے
بالکل یہی بات ہے یہ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی اور اور لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے نا تو بہت بڑھیا ہوگا
بالکل جب انسان اپنی غذا کا صحیح خیال رکھتا ہے تو اس کی صحت بہتر رہتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اسی بات پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کھانا اچھا پکاؤ پلس کھاؤ بھی دوسروں کو بھی کھلاؤ تو لوگوں کا تندرست بھی اچھا رہ گا ابھی آپ کو معلوم ہے پہے کے ٹائم پہوگ ہزار ہزار سال جیتے تھے
ہاں بھائی میری اما بھی ہاں میری اما بھی ہنڈریڈ ایئرس اولڈ ہو گئی ہیں
ہاں سچی بات ہے پر اگر لوگوں کا کھانا اچھا رہے گا تو وہ ان کی لائف ل جو لائف کیپیسٹی ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں بولیے
وہی میں بول رہا ہوں کہ کھانا اچھا کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی یہ تو تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے
لیکن کچھ ہی لوگ سن پاتے ہیں زیادہ تر لوگ نہیں سنتے
نہیں نہیں اگر آپ محبت سے بولیں گے تو سب سنیں گے
نہیں سنتے کچھ پاگل ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر جو انسان اپنی صحت کا غذا کا خیال رکھے گا مطلب اچھا کھائے گا تو وہ اپنی ذمہ داری کیا ہے نا وہ میں نبھا سکتا ہے
بالکل بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے دوسروں کو جتنا محبت سے بات کریں گے جتنی شدت سے بات سمجھائیں گے وہ س وہ ہماری بات سمجھے گا اس کا دل پگھلے گا اور وہ وہی بات پہ لاگو ہو کے اب وہی راستے پہ چلے گا
ہاں جی بالکل اگر ہم اچھا کھائیں گے پیئیں گے تو ہم جو بات کریں گے ان میں بھی الگ مٹھاس ہوگی
جی جی جی اور ویسے بھی آپ کی تو آواز ہی اتنی میٹھی ہے تو لوگ کیسے نہیں مانیں گے
ہاں شکریہ
ہے ن
ہاں اور بتائیے آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ جنک فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے
کھاتے کھانے والے کھاتے نہیں کھانے والے نہیں کھاتے کوئی سمجھتا ہے کہ فالتو فضول خرچے ہیں کوئی سوچتا ہے کہ کول بننا زیادہ اچھا ہے
ہاں لیکن کچھ لوگ ہماری گلے کے ہیں نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ پرزینٹ کی سوچو کھاؤ پیو مست رہو
یہ بات یہ بات تو میرے دوستوں کو بھی کہتے ہیں میں بولا بھائی اگر تم یہ سوچو گے تو پھر کیا بات پرزینٹ ہی نہ رہا تو فیوچر کیا دیکھو گے تم
جو جتنا ہے اس کو انجوائے کرو
انجوائے کرنا ہے کرو پر ہیلدی ایٹ ہیلدی اسٹے ہیلدیٹ
ہاں ہاں بالکل بالکل چلو اپنا ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے ہو گیا
چلو میں آپ سے تھوڑی دری بعد میں بات کرتا ہوں
ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹھ ہے اللہ حافظ فیز